ہلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور اور میرا عزیز دوست آپ کیسے ہیں
بس بڑھیا ہو گڈ ایوننگ سر جی
جی گڈ ایوننگ اور سب گھر میں سب کیسے ہیں
شکر شکر اللہ کا اللہ کا شکر
جی جی جی الحمد للہ
آپ بول تو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
جی الحمد للہ سب عفیت سے ہیں خیریت سے ہیں
خھییرے سے ہی ٹھیک رہے ن چاہیے انشاء اللہ
جی اللہ کا کرم ہے اور میں آپ سے بہت ہی خوش نما خوش نما موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چہ رہا تھا
ہاں بتائیے سر جی کوئی بات نہیں
جی میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے عمرہ کا سفر کیا تھا
اچھا ٹھیک
تو وہ بہت ہی سفر میرا یادگار سفر رہا ہے اس جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں
ہاں سر بتائے ہم تو زیر کے ہم ہم بھی ان شاء اللہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہم کو بھی ایک زیارت مل جائے وہاں جانے کے لیے ان شاء اللہ ہماری امید یہ ہے ہماری امید ہے ان شاء اللہ جانے والے جانے والے انشاء اللہ ہوں گے کوئی دن ہمارے لیے بھی ہوگا ان شاء اللہ ہم بھی وہاں پہچیں گے ہم بھی زیارت کریں گے
جی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور میں بھی اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ جلد سے جلد ارمے شریف کی زیارت کر سکیں
انشاء اللہ انشاء اللہ آمین
جی اور جو یہ میرا سفر تھا وہ صرف ایک ملک سے دوسرے ملک کا نہیں تھا بلکہ کہ علم تہذیب اخلاق اور انسانی برادری کو قریب کرنے کا ایک سنہرا موقع بھی تھا
بے شک علم عمل عمل سے بنتا ہے علم سے پہلے عمل ہونا چاہیے انسان کو
جی علم سے پہلے عمل ہونا چاہیے بلکل درست فرمایا
بلکل جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہے
جی جی بلکل درست فرمایا آپ نے
یہ تو یہ تو بتایا پہلے شاعر نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
جی بلکل درست فرمایا
نہ نوری ہے نہ ناری ہے جو انسان کے کے اندر جو جو بھی دل میں ہوگا صاف ہی ہونا چاہیے کبھی برا خیالات آئے گا وہ بھی نہیں رہنا چاہیے
جی بلکل درست فرمایا آپ نے
کے لیے جاتا ہے وہاں بولتے ہیں پہلے نہیں صاف پاک ہونا چاہیے ویسا ہی صاف ہر ہمیش انسان انسان کا دل ہر ہمیش صاف ہونا چاہیے کسی پر غلط نظر نہیں ڈالنا چاہے کسی پر غلط کسی کی بات نہیں کرنا چاہیے غلط ہمیشہ انسان حق کی بات کرنا چاہیے
جی اور آپ نے کہاں کا سفر کیا ہے
میں کوئی سفر ابھی تک نہیں کیا ہے زندگی میں تو ابھی چھبیس ستائیس سال کا ہوں ابھی تو ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے
جی میں بھی چھبیس ستائیس سال کا ہی ہوں پر مجھے شرف حاصل ہوا تھا تو میں میں نے سعودی عرب کے یاترا کی تھی
چلو مبارک ہے آپ کے لیے مبارک مبارک مبارک ہے مبارک ہے آپ کے لیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا کیا کررہے ہو ابھی کام کونسا کام کررہے ہو ابھی آج
جی میں نوکری کرتا ہوں
اچھا اچھا
جی جی جی نہیں گورنمنٹ جاب تو نہیں ہے
پرائیویٹ ہی کر رہے تو کچھ تو کر رہے ہیں پیٹ کے لیے تو انسان پیٹ کے لیے انسان کو کچھ بھی کرنا ہے مزدوری کرنا ہے جاب کرنا ہے کچھ بھی یہ تو جہاد ہے انسان کا یہ تو انسان کا جہاد ہے پیٹ کے لیے جہاد جو مزدوری کرے گا پیٹ بھرے گا تو وہ تو جہاد میں آتا ہے
جی بالکل درست فرمایا
بالکل صحی
جی اور انسان کی فطرت میں جی میرا نام تو دلشاد نام ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک دلشید احمد
جی دلشاد احمد منصوری
ٹھیک ٹھ س ٹھیک
جی اور آپ کا جی الحمد للہ
میرا نام آ امتیاز احمد
جی جی ماشاء اللہ بہت اچ خوبصورت نام ہے
ہاں بالکل
ج اور میرے بھائی انسان کی فطرت میں تجسس جستجو سر و سیاست اور نئی دنیا کو دیکھنے کی خواہش بھی ہونا چاہیئے
ہاں یہ تو ہمیں اندر دنیا تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے ہمیں تھوڑی ادھر بیٹھنا ہمیں تھوڑی ادھر بیٹھنا ہے جو تو ادھر تھے پہلے ہمارا دادا تھا دادی تھی وہ تو پہلے تھا ادھر پچاس ساٹھ سال نکال کے پھر بھی وہ گیا مٹی میں ہم بھی ہم یہ ان کو یہی بولا چلو آپ آگے آگے ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں
مرنا تو برحق ہے مرنا تو برحق ہے آج نہیں تو کل مرنا ہی پڑے گا
جی پر دنیا میں بھی اب اتنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں یہاں سار چتر جتنی بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ اپن گزارتے ہیں
بالکل صحیح
تو انسان کو اس کے لیے بھی جفتجو کرتی رہنی چاہیے
ہاں انسان کا شکر ا ہر ہمیشہ ہر حال میں انسان کو ہر ہمیش ہر حال میں شکر کرنا چاہیے
جی بالکل ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے ملک کی سیر بھی کرنا چاہیے نئے تجرات تجربات بھی اور معلومات بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے
بالکل صحیح
تو اس سے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے
بے شک بے شک بے شک
جی
وہی تو پہلے ادب بھی انسان میں ہونا چاہیے
جی اور میں نے بھی سفر جی جی بالکل
جو علم حاصل کرتا ہے اس سے پہلے ادب بھی ہونا چاہیے
جی
انسان آج کل کے لوگ بولتے ہیں جو پڑھا لکھا ہوگا وہی اس میں زیادہ ادب ہے جس میں زیادہ اخلاق ہے
جی پر آج کل ایسا نہیں ہے پڑھائی بھی ضروری ہے اور اپن آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں باہر سے دیکھ کے بھی بہت علم حاصل کر سکتے ہیں بہت تہذیب ادب بھی سیکھ سکتے ہیں
بالکل صحیح بالکل دوست فرمایا
جی اور میں جب سفر میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے بھی بڑا دیکھا
آج کل کے میں جو بچے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو زیادہ چال کے ہم سے وہ تو ابھی چھ مجھے لگ رہا ہے فائیو جی بچے آ رہے ہیں اس دنیا میں
جب ہم بچے تھے ہمیں دس سال تک بات کرنا نہیں آتے تھی آج بچے مہینے ایک سال کا آتا ہے تو بولتا ہے لیکن کیسے ہے فون سے جو بچہ فون پکڑتا ہے تو سب کچھ دیکھتا ہے اس سے بچوں کو فون سے دور رکھنا چاہیے بچوں کو ہاتھ میں فون نہ دیجیے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں گے
جی جی بالکل درست فرماائے آپ نے
اچھا آپ کے ایریے میں پیڑ پودے ہے آپ کے اریے میں پیڑ پودے ہے
جی ہمارے یہاں الحمد اللہ پیڑ پودے بھی ہیں ہمارے یہاں
پیڑ پوج پیڑ پودا لوگ تو کاٹتے نہیں کہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہی ہوتا ہے
جی ہمارے یہاں پیڑ پودے ہیں پر کارخانے بھی ہے اور آلودگی بھی بہت ساری ہے ہمارے یہاں پہ
اچھا اچھا نہیں نہیں ہمارا جو ادھر بہت ماحول صاف ستھرا ہے ہمیں جو ادھر پیڑ زیادہ لگاتے ہیں ہم پیڑ نہیں کاٹتے ہیں
جی آپ کے وہاں پیڑ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
نہیں ہم یہاں پہ تو پیڑوں کی قدر بہت کرتے ہیں کیونکہ تبھی انسان ٹھیک رہتا ہے نا تبھی انسان کا انسان کا طبیعت ٹھیک رہتا ہے بیمار نہیں پڑتا ہے آج کل تو بڑی بڑی بیماریاں نکلتی ہیں وہ تو اس اسی وجہ سے جب لوگ پیڑ نہیں دیتے تھے پیڑ صرف کاٹتے تھے کیونکہ پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگانا پڑے گا اس سے اس سے ماحول ٹھیک رہتا ہے صاف ستھرا ماحول رہتا ہے
بالکل درست فرمائیں آپ
جو آنے والی نسلیں ہوگی ان کے لیے بھی بہتر رہے گا
جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے اس سے ہم بہت ساریے بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی بہتر کر سکتے ہیں
بالکل صحیح سر
اور اپنے ملک کو بھی اچھا رکھ سکتے ہیں اپن
بالکل بالکل
جی
بکل صحیح جب ہمارا ملک صیف رہے گا تو ہم تبھی سیف ہیں
بالکل درست فرمیا آپ نے
پہلے ہمارا جو قلمہ ہے اس کا قدر کرنا چاہی چاہے اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے اگلی نہ اٹھائے ہمارے کلم پہ
جی جی درست فرمایا
ہمارا کرمہ ہے تو ہم ہے ہمارا کرمہ اگر کچھ ہوگا تو ہم کہاں رہیں گے
جی جی بالکل درست فرمایا اور آپ بتائیے اور آپ کہاں سفر کرنا چاہتے ہیں
شکر اللہ کا اللہ کا شکر شکر اللہم کا شکر اللہ کا
نہیں آپ کو اگر سفر کرنے کا موقع ملا تو آپ کہاں سفر کرنا چاہیں گے
بس میرا تو یہی ایک شوق ہے یہی میرے خواب ہے میری یہ ڈریم یہی ہے بس ایک زیارہ چاہے بس باقی جو دنیا ہے تو باقی سب کچھ پانی ہے جس کو وہ زیارت ملے گا اس کو سب کچھ مل گیا
جی بالکل درست
اپنے ماں باپ کی دعائیں سے انشاء اللہ انشاء اللہ جائیں گے انشاء اللہ ماں باپ کی خواہش بھی ہے ہماریے خود کی خواہش بھی ہے ان شاء اللہ ہم جانے والے ہیں انشاء اللہ
جی جی ضرور
ایک ایک نہ ایک دن اللہ عرضی سنے گی ان شاء اللہ امید رکھ
جی ان شاء اللہ جی انسان کو ہمیشہ امید رکھنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے
بالکل بالکل سر جی
ج تو میں جب باہری ملکوں میں گیا تو مجھے وہاں پہ بہت تہذیب اور مہمان نوازی کا بھی شرف حاصل ہوا لوگوں نے اپنے ملک کی تعریف بھی بہت کی اور اس سے مجھے بہت فخر محسوس ہوا ہے
بالکل بکل
کیونکہ بھائی جان ہر شخص اپنے وطن وطن کا سفیر ہوتا ہے
بے شک
جی اور اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہی اس کے ملک کی پہچان ہوتا ہے
ہاں ہاں صحیح فرمائش صحیح فرمش
جی
مولک کی حفاظت بھی کرنی ہے ہماری جو اپنی کتابیں ہیں ان کے بھی حفاظت کرنی ہیں
جی بالکل درست فرمایا آپ نے جی جی تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے ہلو جی جی بھائی جان آگے آگ سے ملاقات قات ہوگی ان شاء اللہ
انشاء اللہ انشاءلہ ہوگی ان ششاء اللہ
ٹھیک ہے بھائی جان میں اب آپ سے ودا لیتا ہوں اللہ حافظ